ٹھیک ہو بس ٹھیک ہے یار کیا حال چل رہے ہے گرمی بہت اش
گرمی بہت ہے آپ کے سان سب ٹھیک ہے اچھے سے گھر میں
بس ٹھیک ہے یار دن بہ دن ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے دن بہ دن یار
ہاں ٹیمپریچر تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے گرمی کی وجہ سے بہت ساری دقتیں ہو رہی ہیں اس ٹائم
بہت سارے یار اتنا مجھے لگتا ہے میں تو گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا میں جب مطلب دس بجے ہوتا ہے نا یہ ٹیمپریچر بڑھنے کا ٹائم بڑھتا ہے تو پھر میں ایک گھر سے بق تو میں سے سیدھا
ہوں برابر یہاں پہ بھی سیم ہے ایسی حالت ہے اوپر سے پاور کی جو کرائسز ہے اس کی وجہ سے گرمی زیادہ
ہاں فین مین فین بھی نہیں چلتا ہے اور یہ اے سی کا پرابلم ہے
ہوں
ہاں اچھا اچھا شام شام کو بالکل پرسوں سے شام شام کو بارش پڑتا تھا اسی سے مجھے لگتا ہے رات میں مطلب
تھوڑا تھوڑی بہت رفاقت تو ہو تھی لیکن آ اب تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے
ہاں ہاں اب تو سیدھا خطرناک ٹمپر ہ ہم یہاں پہ گاندربل میں رہتے ہیں نا وہ وائل وائل کے سامنے ہے وہ سندھ بہتر ہے وہاں پہ ہوا اچھا ہوتا ہے ہم مطلب ایک بجے نکلتے ہیں وہاں اس کے سامنے بیٹھتے نہاتے وہاتے ہے اس میں تھوڑا مطلب دن گزرتا ہے اچھا لیکن گھر میں جب
گرمی تو بیٹھ نہیں نہیں پا رہے اوپر سے جو ہے اس کے پاور کے کرائسز ہے جس حساب سے یہاں کا پاور کا جو شیڈول ہے تو ٹم فین وین اے سی تو کچھ چلتا نہیں ہے ٹائم پہ
اور کیا اور مجھے لگتا ہے اگر کوئی اگر باہر ہم نکلتے نا گھومتے کسی کام شام کے لیے تو سر میں مجھے لگتا ہے کیپ ویپ لگانا ضروری ہے
ضروری ضروری ہیں اسے ساتھ لینا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے تھوڑی بہت رفاقت ہو جاتی ہے
ہ
ادروائز تو باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے زیادہ تر تر بچارے جو ہمارے بڑے بزرگ گھر میں ہیں ان کو بیچاروں کو عذاب ہوتا ہے
ہاں یار وہ تو مثال گھر سے ان کا تو وہ تو گرمی ہی بیٹھتا ہے نا زیادہ تر تو وہ بچارے پھنس گئے گھر کے اندر وہ بڑا مشکل کام ہے تھوڑا بات کرے گی یار موبائل بارے کے موبائل کے بارے میں بات کریں اس کے کیا نقصانات ہے کیا فائدہ ہے
جی
تو موبائل کی اگر بات کریں نا ہم پہلے زمانے میں مثال مشکل زیادہ تھا کومونیکیشن مثال اگر ایک بندہ جائے اماری نہیں ہوا ہوتا تھا کنیکٹ نہیں ہوا ہوتا تھا دوس مطلب اس ٹائم ہم یہ بیچتے تھے چٹی وٹی بولتے ہیں نا کشمیری میں نہیں ہوتی تھی اس حساب سے موبائل فون نے مطلب اچھا مطلب ایک بہت بڑی سہولت دی ہمارے کے ہمارے لیے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے نقصانات بھی بہت سار مزاات بچے آج کل وز کرتے ہیں موبائل فون تو اگر وہ ایک گھنٹے سے زیادہ دیکھے صبح صبح تو ان کے کے آنکھوں میں بھی افیکٹ ہوتا ہے وہ مطلب ان کی مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے وہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے مطلب وہ مطلب اس کی کچھ تھوڑا لے
بچے زیادہ فون یوز کرتے ہیں وہ فزیکل ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جب وہاں اسکول سے آتے لیزنیس آ ہیں بچوں میںجو اسکول سے اتے ہیں فون پکڑتے ہاتھ اس میں اور دن بھر آنکھیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتی اس وجہ سے
بالکل بالکل بہت بڑی افیکٹ ہے ان میں یار
ہم بات کریں یہ تو موبائل نے بہت فائدے بھی پہنچائی لیکن نقصانات بھی بہت جیسے موبائل کی وجہ سے ہوی کہ بچارے جو آ پیپلس ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہوتا ہے یہ چلانا ان کو پتا نہیں ہوتا او ٹی پی کہ یہاں سے آتا ہے اور ٹی پی کیا آتا ہے
اور کیا
فراڈنیس کے بہت سارے ان ہو گئے ہیں
ہاں یار پرابلم بہت سارے اور فائدے کی اگر بات کریں نا یار آپ کو تو پتا ہے آج کل مطلب ہر ایک فیسلٹی ہے جیسے ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں آن لائن
رکھا
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہم اگر موبائل کی بات کریں
پہلے زمانے میں ہمیں پہ جاتے تھے تو سو کلو میٹر دور رہ تھا اس کی خیر خبر پوچھنی پڑتی تھی آج ویڈیو کال کی فیسلٹی ہے تو ویڈیو کال کر سکتے ہیں ہم فیس ٹو فیس ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی خیر خبر پوچھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو اچھے سے کیا ہے وہ سب سہولتیں موبائل کی وجہ سے ہو گی یا کبھی کبھار ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی ضرورت پڑتے ہیں تو آن لائن بینکنگ یہ موبائل بھی ہیں جس نے آن لائن بینکنگ اسٹارٹ کی اس کی وجہ سے ہم پیسے ادھر ادھر بیچ سکتے ہیں
اور کیا
فیس ٹو فیس انٹریکٹ ہوتا ہے
بالکل یہ آ ب وہ سہوت بہت مطلب فائدے مند چیز مطلب انسان ہم کو دیا اس نے اور اور کیا آپ نے بولا ہے
اب چاہیے کہ پیرنٹس کو خیال رکھنا چاہیے بچوں کو زیادہ فون یوز نہ کریں ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف دھیان دیں
دھیان دیں بالکل یار اور ایک چیز ہے نا مطلب فائدے کی اگر بات کریں آج کل مطلب مطلب لرنگ بھی آن لائن ہوگا جیسے بائیجوز ہو گا یا یوٹیوب پہ ہو گا تو بچے آج کل ریلس دیکھتے ہیں تو ہر ایک اسٹڈی جیسے سائنس ہوگا یا می تھ ہو گئے تو وہ کنورٹ ہو گئے وسوارلز میں مطلب ہر ایک چیز جیسے میتھ اگر ایڈنگ کرنا ہوگا سبٹریکٹ کرنا ہوگا تو وہاں سے مطلب ہر ایک بندہ جو کنٹینٹ کریئٹر ہوگا انہوں نے ایسے کچھ ڈیزائن کیا ہے نا مطلب بچوں کو ایزی مطلب سمجھ میں آتا ہے پہلے زمانے میں آپ کو اپنا بولوں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا مارا
یہ سب چیزیں آج کل فیسلٹی ہیں بچوں کے لیے اگر ان کو کچھ بھی سوال کچھ بھی کیوری ہوگا اپنے دماغ میں کچھ بھی کیوری ہوگی تو وہ موبائل کو آن کر کے گوگل پہ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں ان کی کیوری ختم ہو جائے گی
بالکل یار وہ اور بچے اتنی خطرناک ہو گئے مطلب خطرناک مطلب اتنی ان کی کریز بڑھ گئی ہے کہ وہ ہر ہر ایک ایپ کے بارے میں جاننا ہے مطلب کچھ بھی ان کو مطلب کرنا ہوگا نا مت آن لائن یا کوئی ٹول میں اگر پرابلم ہوگا اتنا ہمیں بھی نہیں پتا وہ جتنا ان کو پتا ہے وہ مطلب مجھے لگتا ہے وہ ان کا ٹچ ہے نا ان کے ساتھ تو وہ پرابلم جلدی سولو کرتا ہے تو
جی جی یہ آج کل کے جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے
بہت زیادہ یار وہ اور آج کل اگر فرق ہاں
فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر گھر میں فون ہے ان کو چاہیے کہ وہ بچوں پہ نظر رکھے یوز کر سکتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان نات بھی ہیں جیسے کہ اگر ہم کہیں پہ کچھ بھی ایمرجینسی ہو کوئی کسی کی طبیعت خراب ہو اور وہ کہیں دور جا کے سنسان سڑک پہ فون کر سکتا ہے ایمبولینس بلا سکتا ہے کچھ بھی کر سک تا ہے ان بچتا
اور کیا
کیا اس کے فون سے ہو گیا
یہ تو بات ہے یار تو فائدے ہی تو بہت سارے ہیں نقصانات بھی ہے تھوڑا مطلب کئر کر کرنا ہیں انسان وہ بڑ کو بھی مطلب اگر بڑے دیکھ ایک گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھیں ان کے آنکھوں میں سر میں پرابلم تو یہ اور ٹائم ویسٹ بہت پر لیزنیس بھی بڑھتا ہے ہر ایک ہاں
آج کل یہ تو یہ تو عام سی بات ہو گئی کے کام وام ختم کر کے آتے ہیں لوگ اچھا ہم بچوں کی بات چھوڑو بچ بڑے بھی شام کو گھر میں بیٹھنے وہ کوئی ف ڈیوٹی نہیں گئے موم نے کچھ بھی نہیں وہ سب چیزیں تو ختم ہی ہو گئی ہیں جیسے گھر میں آتے ہیں دن بھر انسٹاگرام اوپن کیا دن بھر فون ریلز ایسے ہے اسکرول کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ٹائم بھی وہاں سے ویسٹ ہو جاتا ہے
وہ بات ہے اس میں تو کچھ کچھ ہے نا جو کنٹن جی جی ہاں تو اگر ہم بات کریں نا کنٹینٹ کریٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی مطلب وہ کوئی کوکنگس کا ویڈیو چلا اتا ہے کوئی بلاگر کا ویڈیو چلاتا وہ بھی ایک قسم کا مطلب ایکٹیوٹی کر رہا آن لائن ارننگ مطلب وہ کچھ پوٹینشیل ہے اس میں مطلب جنریٹ کر سکتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا فائدہ دے دے سکتا ہے دوسرا انٹرنیٹ مطلب جیسے جب سے انٹرنیٹ آئے ہے تو وہ چیز مطلب انٹرنیٹ سے تو تو اس سے بہت سی جیسے
ا کوئی کنٹ کرٹر کوکنگ کے بارے میں وہاں پہ کچھ بھی دکھاتا ویڈیوز بناتا ہے تو دوسرا بندہ کو دیکھ کے سیکھ سکتا ہے تو وہ ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا
اور خالی کوکنگ میں ہر ایک فیلڈ ہے کوکنگ پلمبرنگ مطلب اسٹڈی ہو گئے ہر ایک چیز چاہے اسکل ہو گئے چاہے اور کوئی کام ہو گا تو وہ سیکھ سکتا ہے
کوئی بھی سکل بن سکتے ہو کوئی پرابلم آپ کو گاڑی میں پرابلم ہو یا موبائل میں پرابلم ہو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہو کہ میری فون میں ایسی پرابلم ہے میرے گھر میں ایسی پرابلم ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو وہاں پہ مل جاتی ہیں
اچھا
تو آپ بھی دیکھ سکتے ہو آپ دھ سکتے ہو کیسے کھول رہے ہیں کیسے کرنا ہے وہ سب چز ایڈوانٹیج آگئے ہیں اس چیز کے موبائل سے موبائل سے اتنی رفاقت پہنچ ہمارے سوسائٹی کو کہ انسان اب پہچان سکتا ہے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے
صحی کیا ہے یار یہ بات صحیح ہے تو اگر دیکھا جائے تو فائدہ ہی ان موبائل فون کی بہت سارے ہے
فائدے بھی بہت زیادہ اگر ہم نقصانات دس پرسینٹ ہیں لیکن فائدے بھی نبے پرسینٹ ہیں ہم یہ بھی بتائیں گے ہاں اب ہمیں پریکاشنس لینی پڑیں گی ہاں ہم ہمیں گھر میں ذمہ دار ذمہ داری رہنا چاہیے کہ نہیں ہمیں کس ٹائم بچوں کو کیا کیا ہمارے بچے کیا د وہ سب چیزیں ہمیں جمانہ کے پییرنٹ کو وہ سب چیزیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں بچیے دیکھ کے رہے کیا وہ پڑھائی کی طرف دیان دے یا وہ کچھ کسی غلط کام میں ملوث تو نہیں ہو گئے آج کل آپ دیکھ موبائل موبائل کے ذریعے وہ گیملنگ کے ایپس آتی ہیں ان میں بچے پیسے
ہاں
پھر ڈالتے ہیں
ڈالتے ہیں ہاں وہ بات صحیح ہے
گھر والوں کو بیچاروں کو پتا ہی نہیں پیرنٹس کو پتاہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے انسپنگ پیسوں کے ساتھ ایٹ دا اینڈ جب ٹائم آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے نے اتنا نقصان کیا ہے یہ سب کی چیزیں کی ہیں غلط چیزوں میں ملاوث ہوگیا ہے ان سب اس موبائل کی وجہ سے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے اس ٹائم اگر اس نے فون اگر اس نے فون فون لیا تو وہ چاہیے کہ نہ اس کو ر پریکاشن لنے پڑیں گے اگر میرے بچے نے کچھ دیکھا ہے کچھ تو مجھے دیکھنا چاہیے اس نے کیا کیا ہے
بالکل بالکل ہاں تو تھوڑا سا کیئر کرنا چاہیے ہر ایک انسان گوو مطلب موبائل فون اگر وہ یوز کر رہا ہے تو کس حساب سے یوز کر رہا ہے اور وہ مطلب کیا کیا کون کون سا ایپ دیکھ رہا ہے کس سے یوز تو اگر تھوڑا یہ پریکاشن انسان مائنڈ میں رکھے اور اس کو فالو کرے تو مجھے لگتا ہے وہ اچھی مطلب اس کو کنورٹ کر سکتا ہے موبائل فون فون مطلب اچھی طرح وہ یوز کر سکتا ہے مطلب
جیسے کہ ہم آپ سمپل سی ایگزامپل ایک لے لے ایک چھوٹا سا اگزامپل لے لیں ہمیں پہلے راستتاہ